ہلو ہاں ولکم ح کم سرام
اللام علیکم ہاں اللام علیکم ٹھیک ہے جی جی آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
بس ٹھیک ہے
آپ کے اما ابو
ہاں سب ٹھیک ہے سب خیریت سب اللہ کی رحمت ہے ہا آپ
اور سب ٹھیک ٹھاک آپ کے اور آپ یہ بتاؤ اچھا بغیر آپ کی گیس چل رہی ہے
بس ٹھیک چل رہی ہے پر کیا کریں آئے دن دیکھو کتنا وہ ہو رہا ہے آج کے ٹائم میں ایجوکیشن بہت ہو گئی ہے آج کے ٹائم سچا میں
ویری ویری امپورٹنٹ
ہاں ہاں
شکشا کا آج کل اثر بچوں پر بہت زیادہ نگیٹو دکھائی دے رہا ہے
جی جی بالکل کچھ چ نیگیٹیو بھی ہے کچھ پزیٹیو ہے وہ تو آج کے ٹائم میں لے رہے ہیں پزیٹیو ہے تو سکسیس ہو رہے ہیں پر جو نگیٹی لے رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہوں
وہ ایسا ہے نا ہے کہ دیکھو آج کل جو گرامین استر پر جو اسکول ہیں جو پرتمایں چھپی ہوئی ج دیش کے اندر ان کا وکاس نہیں ہو پا رہا ہے
ہاں ہاں ج ایسا ہے نا جیسے سرکار تو بہت کافی پریاس کر رہی ہے پر پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے گرامیڑ چتوں میںتا
وہ سرک پریاس کریے بت جو کرمچاری ہوتے ہے نا وہ اتنا پیاس نہیں کر رہے اگر یہ سمجھے کہ ہم اللہ نے کس لیے کھنیں دھرتی پر
جی بت نہیں سمجھ رہے جی جی
جو خدا کی مرضی ہے وہ ہوگی تو وہ یہ کام کرے تو
وہ اچھا ہے پر وہ سمجھ نہیں رہے ہیں اس چیز جی جی سر وہ لوگ باگ نہیں سمجھتے ہیں کیوںکہ وہ خود مست رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے ساری چیزیں ہیںسو تو وہ نہیں سمجھتے ہیںے اس لیے
وہ تو نہیں سمجھتے پر ان کا جو غلط پرباو ہے وہ مدھیم ر کے لی لی اور نمن وورگ کے لیے اتنا اتدک ماتا میں پڑتا ہے کہ جیسے مان کے چلو مدھیم ورگ کے لوگ ہیں ان پہ پیسہ ہے نہیں وہ پڑھائی شکھا لے کہتے ہیں اور سرکاری اسکول میں ویوستھا اتنی مل نہیں پا رہی ہے آج کل موسم کو دیکھو کتنی گرمی
جی بالکل بہت گرمی ہے اتنی بہت س بہت زیادہ ہی ہے کافی میں ماشاء اللہ ہے باہر نکلنے کا بالکل بھی من نہیں کرتا پ
کیک منی تو اللہ کرے اتنی گرمی ہونی نہیں چاہیے کہ بچوں کا کیا وہ ہوگا کیا اثر پڑے گا ان پر کیا گرمی ان کو جھیل پائے گا ان کا شریر اتنا مینٹینس کر پائے گا
دیکھو کافی ٹائم اب بہت سے بچے ہیں تو اگر باہر تھوڑا سا بھی نکل جائ تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کا شریر نہیں کر جھیل نہیں پاتا ہے جتنا
جو ایک ایک بچے سےٹ چوبیس سو گھنٹہ وہاں اے سی میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ باہر نکالو تو وہ ان کو تو بیمار پڑنا ہی پڑنا ہے تو سب یہ پرباب پڑھائی کس کا پڑے گا سب گرمی کا ہے نا یہ پربا
جی بالکل بالکل
شکھا میں یہ نمن ورگ کے لوگ جو آج کل شکھا کو ہائی لیول کر دیا ہے کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے تو مطلب جو یہی ہے کہ جو کرم کرے گا وہ کل ملے گا اس کو
ہاں جی وہی ہے اور دیکھو وہ تو صحیح ہے نم نم ورگ وہ تو صحی ہے نمن وورگ اتنا نہیں ہے پھر بھی کافی ایسا لگتا ہے آج کے ٹائم میں سدھار ہے کیونکہ انسان اتنا ہوگ گیا ہے شکھا کو لے کے ہاں ہاں شکھا چ کو لے کے اتنا اتساہت ہے کہ خود کھانا نہیں دکھائے گا ایک ٹائم کا پر بچوں کو پڑھائے گا یہ اوشیہ ہے جی جی بالکل
دینا اور جو وجیفہ دینا اور شکھا کو مطلب سرکار تو اتنی پریاس کر رہی ہے کہ اگر کسی کے اندر پرتیھا ہو تو ب استمبو نکھر کر گائے گی کہیں کہیں سے بھی کوئی بھی ہو
نے سوشل میڈیا پہ د کو کتنا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ پرتھا ہو گیا وہ ہو گیا تو کافی ہے جو آج کے ٹائم میں گرامڑ چھیتروں میں سے بھی باہر جا رہے ہیں
اج کل بہت موق سوا مل رہا ہے لوگوں کو شکھا میں اسپورٹس میں کہیں پر بھی دیکھ لو بہت جو کریٹو بارت ہے یہ ایک طرح وکست بارت سمجھو اس کو بہت آگے ترقی کر رہا ہے
تب سے اور زیادہ ہو گیا ہے کیوں کہ جو چیز پہلے باہر نکل کے نہیں آتی تھی اسے اب سوشل میڈیا لے کے آتی ہے نکھار کے
کوئی چیز فیمس ہوتی ہے وہ ترنت وائرل ہو جاتی ہے کیونکہ جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے تو اوپر اٹھتا ہے نا
جی جی ہاں وہ یہی ہے کہ اللہ کی جس پر احمت ہے وہ تو ہونا ہی ہے جی جی
جس کو راک سائیاں
ہاں مار س کہ نہ کوئی
ہوئے تو یہی بات ہے دیکھو گرمی تو آج کل ٹیمپریچر بھی پینتالیس پہنچ گیا بہت زیادہ
اس کا ٹیمپریچر پینتالیس ڈگری سلسس ہے ہ
ہ دو دن پہلے اتنا نہیں تھا آج زیادہ ہے اتد ماتر
تو بارش ہو گئی تھی تو تھوڑا موسم صحی ط پر اب کبھی زیادہ ہو گیا ہے دیکھو پر یہی ہے جب زیادہ گرمی پڑتی ہے اور سیوگی
بارش سب کیا کریں جب پیڑ لوگ باغ پیسوں کے کچھ دن کے لال اس میں پیڑوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ تو
جی آج آج کے ٹائم ہاں اتنا اگر دیکھا جائے نا اگر سوچا جائے گمبھیر استتی اتنی ہو گئی ہے بہت زیادہ پرکرتی کو اتنا خراب کرنے میں لگے ہیں لوگ باغ بہت زیادہ اور یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری ساری چیزیں ساری خواہشیں سب پرکرتی ہی کراتی ہے پر پھر بھی لوگ واق دیکھو پرکرتی کو ختم کرنا چاہیے چار
ارے جیبن ہی آ گیا چل کےنکٹ میں آ جائے گا اس طرح سے اگر وسے سرکار بہت قدم اٹھا رہی ہے جوو ہاں ب تو سرک وس بہت ہر رجیہ کے لیے چھ لاکھ پودا لگانے انوار کر دیے ہیں
جیب سرکار تو ساری چیزیں کرتی ہے پر یہ یہی ہے جو فارملٹی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں پوری نہیں ہو پاتی
بائی سرکار خود آ کے تھوڑی کرے گی ج ہم تم کو سرک اپنی مان کے ہم تم کو ہی کرنا پ پڑے گا جیسے اپنے اندر سے میں کروں خود اپنا داتو سمجے کہ ہاں میرا داتو ہے یہ پودا لگانا اس کی سرکھا کرنا میرا داو ہے کوئی گورنمنٹ کوئی چیز ہے سرکاری اس کی سرکھا کرنا ہمارا داتو ہے خود سمجھے جب وکست اور م ان ہو جائے گا باہارت اپنا
اور یہ ہے دیکھو ج جی یہ پرکرتی اور ایک ایجوکیشن شکشا ایسی چیز ہیں جن کو جتنا بڑا ہو نا وہ اتنی ہی بڑھتی دی جائیں گی اور ان کا پریاس بھی کافی اچھا ہوتا ہے جی جی بالکل بالکل ہ
شچا وہ س شیرنی کا دودھ ہے جو جتنا پیے گا وہ اتنا داڑے گا
اور س اھا یہ ہے کہ کوئی باٹ بھی تو نہیں سکتا نا جیسے خود کا ہے ہاں بیا وغیرہ بھائی وغیرہ کوئی نہیں وٹ سکتا تا وہ خود کے لیے ہی ہوتی ہے
بالکل بالکل تم سح ہی کہ رہ نجی سمپتی ہوتی ہے اپنی پ اور اس کا پرباب دیکھو اس کا سب سے بڑا پرباؤ یہ ہوتا ہے اپنی آگے جانے جو اپنے بالک ہیں ان پ بہت پر جو جیسے ماتا پتا شکھت ہوں گے تو بچے آٹومیٹک شک شکھا گرن کریں گے نائنٹی کیونکہ ماتا پتا کے لھن جائیں گے
ماں باپ کوئی دیکھ کے کرتے ہیں ساری چیزیں
سب چیز ہے ماں باپ سے ہی امپریس ہو کے کرتے ہیں اور جو ماں باپ شکھت ہوں گے تو بچے بھی ہوں بچے بھی ہوں گے تو دادا دادی سب شکھت ہوں گے تو آگے چل کے مطلب جو اشکھت لوگوں کا کرم ہے شاید وہ سننے کو نہیں رہے گا اور بارت کا یہ جاہیے کہ سب بارت کو ایک بار پھر ساچر دیش بنانا ہے سب سے پہلے نمبر پر لانا ہے مودی جی کا یہی سپنا ہے
دیکھتے ہیں پر یہ ایک کہ ہماری تو یہی ہے ایک کرتی اور شکچھا کو زیادہ تر بڑھایا جائے تو اچھا ہے
آپ بھی اپنے بچوں کو شکھا میں اہمیت رکھیے اور آس پڑوس کے بچوں کو جاگرت کریے شکھا کے پرتی جاگروک کریے ضرور ہے کہ شکھا
خود ایجوکیٹ ہوں تو بچوں کو میں ایجوکیشن دیتی ہوں ٹیوشن پڑھاتی ہ ان کو دو گھنٹے کے لیے جی
اچھی باتیں اچھی بات ہے اللہ رحمت کرے یہ تو ضروری خوش خبری ہے ایک طرح سے
ہاں
تو ہم بھی نہیں ہوتے شکچھا ہم تو خیر کالج وغیرہ میں جاتے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں شکچھا گرن کے کرتے ہیں کافی اپنے چھوٹے بڑوں کو بہت سمجھاتے ہیں اور ان بارے میں جو موٹ موٹیویشن موٹیویشن دیتے ہیں
جی جی بالکل دینا بھی چاہیے
کہ ہم پڑھ نہیں پائے ہر کسی کو موقع ہے یہ سر
جی جی بالکل جی جی اور جو یہریب اگر ان کے لیے زیادہ تر سوچنا چاہیے چلو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آپ سے آپ کے ساتھ اچھا لگا بات
تھینک یو اللہ آپ کی خیریت رکھے
آپ کو بھی خیریتت رکھے اللہ خدا حافظ
آپس میں کچھ شکھا کے سبھ شا اگرنی رہ
ہاں ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے خدا حافظ
خدا اس خدا